ہوں
اللہ حافظ
ہ
وعلیکم اللام
ہاں ٹھیک ہے بولو
وعلیکم اللام
سلام
اور بتاائے جنا آپ سب کہ رہیے
ا بھ اور بتائے جنا آ سب کہہ رہیے
ہاں امی ابو کیسے ہیں کالا لوگ
ہاں ا تم نے ر والے مسلمموں
ہاں ہم کو آ پ نام یہ آئی ہے
یہ آ ہی نہیں ہے مطلب ریئر والے مسلم ہیں ن
ج
ہوں بولیے کیا کرج آپ
ابھی تو ٹال رہے ہیں
ہ کیام کت ہیلو
بولو نا ابھی ٹ ہل رہے ہیں
ہاں سن ل آگے بولو
آگے آگے کے بعات پیچھے
یہ کچھ بولو
کچھ بولو کچھ کیا کچھ بتاؤ گی تم نے کیا کچھ میرا فرینڈ ہاں اسی کے ساتھ تو گئے تھے وہ بھی کشن
ہاں رائٹ
وہ بھی اچھا لڑکا ہے وہ بھی اچھے سے بات کر لیتا ہے
ہوں مجھے کیا پتا
کی تم بات نہیں کی ہو کبھی تج سے سات میں تو گئی ہو اب کچھ بھی بات نہیں کی تھوڑا سا میں نے
تھوڑا سا تو ہوا ہوگا
تو ایسا ہوا ہوگا
ہوں
اسے کرنا چاہیے با جتنا زیادہ سب بات کرو بھی اتنا اچھا رہے گا نا سب جاند پہچان رہے گا نا
ہ نہیں کر ن ہے
ہاں یہ بات ہے آپ کو یہ نہیں کروانا ہے
ہوں
ہم سے کرنا ہے
نہیں
اچھا ہم سے بھی نہیں کرنا ہے
ہوں
ڈ آر لے کر ڈھونڈو گی نا تبھی میرے جیسا فرینڈ نہیں ملے گا ٹھیک ہے اگنور کر رہی ہو کوئی بات نہیں
اور بتے
اور بتا تو رہے تم کو گانا گھانے آتا ہے اچھ اچھا اچھے سے
اکچسے
ایک گا کر سناؤ
نہیں سنانا ہی تو نہیں ہے سوچتی ہوں بھیا لیکن ان نے مجھے تمہارے اتنا پم نہیں ملے گا سوچ رہی ہوں نا یہ کام دیوالی ٹائم کرتی
کیوں
ہاں
نہیں ایسے بھی بلب لے کر کھج لے نا تو لائٹ کے زمانہ آ گیا
یے ہاں تو پین تو ہوئی نا
کیا
فین تو ہوئی
ہاں
ہوں
ک
ہلو
ہاں ہاں
ہوں بولو
پت ہے
وہی پتہ ہے ج
ہم کو ایک پہلے شاعری ہم کو پہلے ایک شاعری یاد تھا
اچھا بتانا را آئی مینگ سنانا
تمہاری مسکراہٹ کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ دل کو کو سکون اور چہروں چہرے کو رونق مل جاتی ہے
و
مطلب کلصل خود سے لکھ دیتے تھے کچھ کچھ جوور کر
اچھا
تمہیں نہیں آتا
نہیں مجھے نہیں آتا ہے ساعری کیسے آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ایسے ہی
انٹرسٹ دینا چاہیے تب انٹرسٹ آئے گا
ا بی ہ ہ
بہت نزدیک آتی جا رہی ہو بچھھرنے کا ارادہ کر لیا کیا
آگے
آگے نہیں بولیں گے زیادہ نہیں بولتے ہیں
ا بتا ن
ارے نہیں سب نہیں بولنا چاہیے
بات کرو نا ہم بیچ بیچ میں شاعری کرتے رہیں گے
اچھ ٹھیک ہے اچھا سچ بولوں نا ہو بہت اچھے بٹ پلیز اج کے بعد میری بی لایف کے بارے میں کبھی مت بولنا کہ ہاں اتنا پیار کرتا کہ اتنا پیار کرتا تھوڑی میرے سے بات کر تم سے بس میں آئی مین فرینڈ کے ناتے بس بات کر کریی اور کام کی کارن
اچھا ٹھیک ہے تو ایک شاعری بول دیتے ہیں سن لو اچھا شاعری بولتے ہیں
ہمم
تمہاری مسکان مسکان ہماری جان بن گئی تمہاری خوشی ہماری پہچان بن گئی کچھ بھی نہیں تھے ہم اس دنیا میں تم ملی تو زندگی آسان بن گئی
وہاں سچ میں ایسا ہوا ہے کہ صرف سائڈ ہی ہے اور مجھے
ہاں جو سمجھو تم دل سے نکل رہا ہے تو بول دے رہے
ہمم
دل سے نکل رہا ہے تمہارے لیے اچھا صبح میں تم صبح میں نہیں نہیں صبح میں تم کو یاد کرہے تھے نہ تو ایک ساعری آ گیا ہے صبح والا بول دے ترییاد کا نسا کچھ ایسا چھایا ہے ہر طرف بس تیرا ہی چہرہ نظر آیا ہے اب تو دل بھی یہی کا ہے ہر پل ت ہی میری دنیا ت ہی میرا سایا ہے
ہاں آپ کو بہت اچھے سے آتا ہے نا
سچ میں یاد آیا تھا تم کو نہیں لگ رہا ہے بٹ آیا تھا
چ
ا بس یہ اتنا ہی آتا ہے شاعری زیادہ نہیں آتا ہے ایک دو تمہارے لیے یاد کر کے رکھے تھے
واہ اچھا تماراری لےینا میں جب بھی ڈھونڈوں گی نا بہت اچھی لگتی ہے ڈھونڈوں گ میں
ااں ڈھونڈنے کا ضرورت نہیں ہے کیوں ڈھونڈو گی تم ہی ٹھیک ہو بات کر رہی ہو بات کرو بس
تم لوگ فرینڈ ہیں نا کیونکہ میرے تو بھیج ہے
کوئی نا ہم کو کوئی دقت نہیں تم بات کرو ہم فرینڈلی بن کے بات کر لیں گے کیا ہے ضرورت کی
کے بارے میں کچھ نہیں بولنا ٹھیک ہے
نہیں بولیں گے ہم کو
ہ ہوں کیونکہ اس کے پہلو بولے تھے تو کوئی ن بولو
ہمیں بس ص کتنا سنے گی ادھر سے بھی کچھ بولو
کہ نے ت میں بولتی ہوں
او
ہیلو ہیلو
ہاں ہاں سن رہے ہیں
ہاں ہاں سن رہئے ہیں بولیے کچھ
ہم بھول بھی رہے ہیں آپ بھی چڈے
یار میں آج یہ سوچ رہی ہوں آج رسپیکٹ کہ کیسے بات کر سکتی ہوں کسی سے
ہ
سچ میں
اچھا تیری خاموشی بھی مجھے اچھی لگتی ہے تیری ہر چھوٹی بات سے اچھی لگتی ہے تو کم بولتی ہے تو کیا ہوا تیری آنکھوں میں پوری دنیا دکھتی ہے
کتنا اچھا ہے نا آپ کو اچھے سے سب چیزیں آتا ہے
نہیں بس تھڑا رائی کرتا
ہاں کرنا چ ہے
کرنا
ہوں
ہر ایک چیز کا تھوڑا تھوڑا ہونار رہنا چاہیے نا کب کس کی ضرورت پڑ جائے کیا پتا
تب تو گانا بھی آتا ہوگا
کیا
جانو ہاں ہوں
گانا بھی آئیے جاتا ہے چھوٹا موٹا لیکن تمہاری طرح نہیں گاتے ہیں
ک نا
ابھی تو گا رہی تھی تھوڑا دیر پہلے نہیں بہت اچھا گا رہی تھی اس لیے بولے بہت تو بہت اچھا ویلکم
اچھا بلییا
اچھا سن ہاں بولو
ہوں بولو
نہیں تم بولو کیا بول رہی ت اسمن تمہارا فیورٹ ایکٹر کون ہے بالی وڈ میں ہاں
پتا کہ نہیں کوئی نہیں ہے
اور بھوجپوری میں کیوں
نہیں کیسے پانی ب ہلو نٹ بھی ہمم دیکتی ہوں کو پورنریں زیادہ دیکتیوں
دیکھنا چاہیے
ہ ہ
بھوجپوری فلم نہیں دیکھتی وہ
ہ نہیں کبھی کبھی
او کوئی یاد نہیں ہے
نہیں ابھی کہاں ہو
ابھی ہے باہر ہیں گھر سے باہر ہے
سورت سے باز ہی رہ رہا نا ہلو
بولو نا
ہوں بولیے
تمہیں کوئی بھی سونگ نہیں یاد ہے
ہوں
تم کوئی سوگان نہیں ہے
تو ہے
تو سناؤ نا کوئی سب ائی سنگس میں دو
یاد کرنا چاہیے جتنا یاد کرو گے اتنا اچھا رہے گا نا
ہوں آپ کا جب شادی ہوگا اس اس میں کام آئے گا گانے میں رائٹ
او میری ہی شادی میں آ گئی ایس نہیں گاؤ گی ہم کو سنا نہیں سکتی ہ ہم کو یاد تھا پلٹ تیرا دھیان ادھر ہے تیرا ہیرو ادھر ہے
ھمم ہ مجے مجھے یہ مووی بھی یاد ہے پورا
اچھا دیکھیں تجھ کو جب سے ہائے میں تو ہ رہ
ایسے ہیں دیکھا ہوں تو پز س ہے میں تو مل گیا اس ٹائپ کا لگتا ہے میرے سینے سے دل چل گیا اس کے بعد ت یاد ہے مجھے
ممی سے کیا ڈیری سے میں ملاؤں گا تجھے
ا جبی میں بلے
لگتا ہے کیوں غلط تیرا دھیان کی در ہے تیرا دھیان کی دھر ہے تیرا ہی ادھر ہے
ہاں ا ن مجھے یاد ہے
تجھے اتنی بھی خبر ہے کہ تیرا ہیرو ادھر ہے
ہوں
ارے کہیں کافی پلاؤ تجھے میں ارے کوئی پکچر دکھات میں
مٹے بنا یہ ٹائم دیکھنے کی ضرورت ہے رائٹ
یہ کام ہی کی بات نہ ہو رہا ہے آ پرسنل
نہیں میں یہ بول رہی ہوں کہ ٹائم دیکھنے کا ضرورت ہے کہ ہاں ہم لوگ کا دس منٹ ہو گیا
اچھا ہاں ہو گیا بارہ